ر
ہنا واپ آواز آ رہی یہ
جی آ رہی آ رہی ہے
جی حضرت اللام علیکم
وعلیکم السلام
آواز کافی کافی کافی ک د
میری ابھی آ رہی ہے جی جی بالکل وہ کس میں نہیں اس میں اسپی کر لی اسپیکر ہوتا تو پھر فائدہ نہیں ہوا ہاں میریرا اسپیکر نہیں
ہاں اسپیکر نہیں ہے کوئی بات نہیںا پڑے گا مینج مینج مینج اور بتیں
بس الحمد للہ اب آ رہی ہے میری آواز دیکھو ایک منٹ اب اب کلیئر آ رہی ہے ہاں بس الحمد للہ میری آواز کلیئر آ رہی ہے اب
ج
بس بڑیا میں کہہ رہا ہوں آ سے اب کلیئر آ رہی ہے ہاں ہیلو کلیئر نہیں آ رہی آواز اب آ رہے ہیں نا بس بڑھیا لمج نا ہاں آ رہی ہے میرے کو بھی آ رہی ہے
اوکے اوکے اور بتائ کیسے ہیں کیا ہو رہا ہے سب بڑھیا
بس الحمد للہ ابھی بچوں کو پڑھا کے ہٹ ہیں ہاں بچوں کو پڑھا کے ہٹے ہیں ابھی بچوں کو پڑھا کے ہاں ہاں بچوں کو پڑھا کے نہیں نہیں وہاں نہیں میں میرے یہاں ٹیوش میں آتا ہوں پڑھان کے جگا ایک جگہ ٹیوشن میں آتا ہوں یہاں یہ نیا کرم بھائی جو ہے آئیڈیل اکیڈمی
ٹھیک ہے
ہاں بیس کے کونے پہ جو ہے کپڑے وانا نیچے بچوں کو پڑھاتا نارمل ایٹ تک کے بچے ہیں ایٹ تک بچے
اچھا نارمل ایٹ تک کے اچھا بچوں کو کون کے سبجیکٹ
ہنی گ سب
ہاں ہاں انہیں کے سبجیکٹ
یہ بڑھیا اچھی بات ہے بڑائی
جی
اور پڑا کا بچہ ہوتا
جی مستقبل بنا دیں گے ان کا اچھا کر کے جی بالکل میں کہہ رہا ہ جب ان کا اچھا مستقبل ہوگا جبھی وہ کچ کریں گے بھی
اگزیکٹلی بہت بالکل بالکل س ب جی یہی بات ہے
ہوں اور سنائیے آج کیا چل رہا آپ
چا ٹھیک ہے
ہاں بس الحمد للہ
پھر نہیں بال لیتا کچ سر جندہ بس بیٹھا ہو بس بیٹھے ہیں آپ کی لائبریری میں جہ کتاس
چلو اچھی بات ہے ٹائم ہی پاس ہونے سے جی
ا بھائی کیا اس جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ
جی
نمسکان جو شری آانند سالی جان
اور یہ چیز کاا گانا ہے
اچھاچا تھوڑی سی ہلکیا ایسا آ رہا ہے جیسا کہ آپ ہول مہاں ابھی صحی آ رہی ہے
اب بڑی آ رہی ہوگی آ میں نے برس لگا رکھے تھے نا تھوڑا اس لیے آواز گھوم رہئی تھی
اچھا ہاں میں بھی سوچ رہ تھا کہ باہ لگا کے بات کر لو کہ میں نے کہا چلو چھوڑو ایسی کبھی آواز نہ جائے
نہ نہ بٹس لگاؤ لگا کے ب اچھے آئے
ہاں اور سنائیے
مملہ
تو میں یہ بوولا تھا میرے اٹ دو والے آ گئے پھر وہ کر لوں نہیں رہنے دو ا بھی بس یہی کروں
ب کر ج ج جس کا مسئلہ ریلیز ہو رہا ہے نا جس کا مسئلہ ریلیز ہو رہا ہے وہ کمپٹ ہو رہا تمہارے چار چالیس کک چل ج
ہاں میری اب اس کے علاوہ چار رہ جائیں گی ٹوٹل چاہ رہے ہیں ابھی ابھی لیک
تین سے چار کو کمپلیٹ ہی کر دو ا ابھی فی الحال
ہاں
فی الحال تو پے
ہاں دس ہو جائے گ ہاں ہاں ہاں
ٹھ ہے الل
اور سنائیے جسا چل رہا ہے
ج اور بتاؤ کیا ہوا ہے سب بڑھیا
جی بس دعاائیں آپ کی چل اچھا جی میں کہہ رہا ہوں بس بڑی ہے اللہ کا شکر ہے کٹ رہی ہے اللہ اللہ تعالی کا بس کاٹ رہے ہیں لائف ایسی جذب ہو جائے اس میں اور آپ بتاؤ آؤ گے آج تو آج آؤ گے ہیلو ہیلو
ٹیک ن
آواز آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں ہوؤ گیا آج
انشاء اللہ بالکل الحمدش
چلو اچھی بات ہے
کروانا ہے کسے
کاائے گ کمپلیٹ کوول ہماری گول اور کون
اچا
ہ
ہاں نہیں نوڈ کون ن نہیں ہاں ایک آج ل نا
ہاں ہاں ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں آج تھوڑا جلدی آیا نا آج
چڈ تو بندا
کام سے فارغ سا ہو کے تھوڑا جلدی آ جانا میں تو پانچ پہ آتا ہوں وسے تو
میں تو پیاری ہوں آج آج میری چھٹی ہے تم پانچ پہ آئےتے ہو ہم پانچ پہ نہیں جائیں گے ہمدر نہیں جائیں گے ہم کریں گے مسجد نا سامنے والی کیونکہ شور شراب میں بھی تو چاہیےگا چور چلا کرے گا نا
دقت
تم مجھے پانچ بجے کی آ دینا کوئی دقت نہیں
چ مطلب چییدی کوال اس سے اچھا
دارک دارک بس بتا دینا مے
ہاں پہلے بتا وگا آپ کو کیا ہاں میں کروں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اور بتائیں تو میں یہ کہہ رہ تھا جیسےگے ہی کو لئیں گی میری تو ان کے لیے میں آپ ہی کو ریسیور رکھوں یا پھر آگ کے د ایک آدھا چینج کروں میم کہتے نا کہ زیادہ کم سے کم تین ریسیور رکھو میں تو کہتا یار آپ کوئی کر لیتا ہ سارے
ہونے دو مجھے کر لو میرے سارے ٹسک میرے ساتھ کرو گے ایک دو ٹاسک ان کے ساتھ کر لینا
ہاں یہ سا کریں گے آج
ایک دو ٹاسک آپ ان کے ساتھ کرنے آخر میں ایک دو ٹک ان کے ساتھ آ آ کے ر میں ایک دو ٹاسک آپ ان کے ساتھ کر لو گے م یہ شو کل ہو ہے
جی جی جی ہاں یہ صحیح ہے پھر ہوگی نا بھی ہم سیدھا دوست دوسرے بندر سے تو بات نہیں کر سکتے اتنا جانتے ہی نہیں ہے ا ویسے ہی اس میں سمج میں نہیں آتا میں کیا باتیں کرنی ہے سے کیا کریں گے ابھی ہے جیسے آپ کا اور میرا تو ملنا وللا ہو رہا ہے اب ہم آپس میں کر لیتے ہیں بات تھوڑی بہت ہے ن ہاں کل مم کیتر ب ب رہ تھی ت کہ جس کو میل تو بہت سارے میں جس کو میل کے ساتھ میں نے پہلے میٹنگ جوائن کری تھی نا دو بارہ بجے والی تو اس میں بتا رہی تھی وہ یہ کیا نام ہے پ جس کو کرنا ہو تو تو بتا دینا کچھ میرے کو لوگچھ آپ میں کر لو مل میل کےاتھ کر لو فی میل جس تو کمفرٹیبل نہیں ہے فیمل فیمیل کے سات کر لو میں گا
آپ میراش بورڈ بھیجایاا اب جو فوٹو بھیجا تھا
ت نے اٹایا اور بتا دیا یہ لو کل کا تو ہی ہے اب تمہارا وہ
ہاں چلو ہاں صحیح ہے میں نے جبھی میں نےا آپ ہاں یہ آپ نے جب بھیجا تھا نا میں آپ کا جب فون کرا تھا نا فون کرا تھا آپ نے ابھی تو جب میں تھوڑا وہی پڑھا رہا تھا تو پھر میں نے دھیان نہیں دیا پھر میں نے دیکھا پھر میں نے جبھی ویسے فون اٹا کے دیکھا تو اس میں پیمنٹ کا آپشن آ گیا تھا جبھی آٹومیٹک آ اس میں تو ہے نا اپنے آپ ہی
ہاں بالکل
اس میں مطلب مجھے کرنا نہیں پڑا اپنے آپ ہی اپنا آپ ہی آ گئی ہاں
ہاں بیٹ کو مارنے کی رورت نہیں پڑے گی خود ہی آ جائے گی
خود ہی آ جائے گی اس میں اور پھر یہ مطلب اپنا دیکھنا نہیں پڑے گا بار بار اپنے آپ آ جائے گی پیمنٹ ایک بار ریفریش کرا تو آ جائے گی اپنے آپ ہی
ریفریش کر دو
سو گڑ ہاں یہ پت سمجے اور سنائیے
دس د آیں دس کام نام کیا پرس کیا شکایت ہے آپ کے لگ دیکھ رہے
ابھی ایک کال اور کرو بعد میں پھر شاید اور شام کو کرو گے
ب
ا
بعد میں کلین یاار کلےین ہولیدر ب الین ٹھیک ٹھیک شام کو کما گا ہاں ایک گھنٹہ دے دیں گے اس کو ہم جی
ہاں ہاں ایک گھنٹہ دے دیں گے ہاں آج ختم کر د جی ٹھیک چلو پھر ٹھیک ہے زیادہ چاہتا ہوں آپ سے میں
جی جی معذرت چاہیں گے کوئی بات نہیں ایسی کوئی دقت نہیں ہے اللہ حافظ اپنا دھیان رکھے سب ٹھیک رکھے اپنے آس پاس کا ماحول بنائے رکھے
اور
سبمٹ کر دینا سک تو سمچ